السلام وعلیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیجیے بات کریے لو بات کرو ہیلو
ہیلو ہاں جی السلام علیکم اور خیریت سے ہو
جی الحمد اللہ آپ بتائیے آپ کے یہاں سب خیریت ہے
ہاں اور مصروف تو نہیں تھےکسی کام میں آپ
نہیں نہیں نہیں ابھی تو فری ہیں جی جی آ رہی ہے آواز
آ رہی ہے آرہی ہے
جی اور بت جی جی اور کھانے پینے سے فارغ ہو گئے ہیں آپ
ہاں جی کھانے پینے سے تو ہو گئے فارغ ابھی فارغ ہوئے ہیں
جی جی اور بتایں آپ کے والدین کیسے ہیں
والدین سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آئیے آپ کے یہاں پہ بس چھوٹے شہزادے چب ہی سوئے ہیں ا
اچھا اچھا ہمارے یہاں بھی الحمد للہ سب ٹھیک ہے بارش ہو رہی آپ کے یہاں کیسا موسم ہے
ہاں ہمارے یہاں دن میں ہوئی تھی ابھی نہیں ہو رہی تو اچھا ہے موسم تو کافی سھانا ہے
اچھا ہمارے یہاں تو ہو رہی ہے بارش کل سے ابھی تو بہت زیادہ گرمی تھی عمس بہت زیادہ
ہاں گرمی تو گرمی کا تو ایسا تھا نا کہ مطلب پورا بدن جولس جا تا ہے گرمی میں
جی جی اور یہ والی گرمی تو اور زیادہ لگتی ہے یہ بارش والی گرمی جی اور بتائیے آپ شاپنگ پہ جاتی ہیں آپ
جاتتے بھی ہیں گھر پہ بھی منگوا لیتے ہیں نہ خریدو فرو خت ایک تو دونوں طرح سے ہو جاتی ہیں آن لائن بھی کر لیتے ہیں آف لائن بھی ہو جاتی ہے
اچھا جی تو آن لائن کے کچھ بتائیے ہم کو کچھ فائدے بتائیے
آن لائن کا تو ایسا ہوتا ہے کہ چلو گھر میں وقت ضائع نہیں ہوتا ہے نا
جی جی
گھر پہ ہی سب کچھ مل جاتا ہے
جی
ہاں
اور کچھ کچھ بھی چیز لینا ہے تو پہلے اس میں دیکھتے ہیں کتنی سارے دیکھ دیکھ لو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے
ہاں بہت بہت ت ہو جاتی ہے اور اس مطلب آنے جانے کا کوئی خرچ ہی نہیں وہ بھی بچ بچ جاتا ہے ہوں
جی اور ہم ہم تو لیتے ہیں لیکن ہم کو اتنا آن لائن تو سمجھ میں نہیں آتا خاص کر کے کپڑے کپڑے جتنے زیادہ
اچھا لگتاا وہ تو مجھے بھی نہیں اچھا لگتا
جی
ہوں
لے لیتے ہیں ہم بھی ہم بھی لے لیتے کچھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں جی
ہوں سے مطلب یہی تو ہوتا ہے نا آف لائن میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ گراہک آسانی سے مطلب اپنے سامان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے دیکھ پرکھ کے لے سک تا ہے نا اور اس کے معیار سے پوری طرح سے مطلب واقیب ہو جاتا ہے چھو کے پتا چل جاتا ہے ہمیں
جی آن لائن میں یہ ہے کہ زیادہ ورائٹی مل جاتی ہے مختلف ملکوں ملک کو اور باہروں باہروں کے بھی جو سامان ہے وہ اس جگہ مطلب ایک ہی جگہ پہ سب مہیا ہو جاتے ہیں ہاں بہن جی بہترین قیمت بھی مل جاتی ہے کبھی کچھ مطلب سستا بھی مل جاتا ہے نہ آفر آ وغیرہ چلتے رہتے ہیں
ا صحیح فرمایا آپ نے ڈسکاؤنٹ وغیرہ مل جات
جی جی جی اور نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن فائدے تو ہیں نقصانات بھی ہیں ہاں اس میں جو ہے اصلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان
اس میں تو بس یہی ہے نا ہاں آن لائن صحیح ا ہم اس کا فائدہ تو یہی ہوتا نا کہ انسان کو چلو گھر بیٹھ مل جا باہر جانے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے نا
جی جی ہاں وہ یہی ہے کہ وقت کی بچت اور جیسے جن کے جن کے ب چے چھوٹے ہیں جیسے تو بچ بچوں کے ساتھ نکلنا تو مناسب نہیں ہوتا جلدی انسان نکل نہیں پاتا اس لیے کہ بچوں کو لے کے جانا باہر ہاں بچے بھی پریشان آپ لے کے جاؤ اور بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا اتنا مطلب اتنا بڑا کام ہے کہ کیا بتائے ہاں
ہاں ان کو جو چاہیے وہ چاہیے ہوتا ہے انہیں تو حاصل کرنا ہوتا ہے ہر ایک چیز جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ حاصل کرنی ہوتی
جی جی جی جی اور وپ ان کو گھر میں چھوڑ کے جائیے یا تو پھر اگر لے کے جائیے تو آپ کو بھی پریشان کریں گے آپ کو آپ لینے کچھ جائیں گی اور لے کے کچھ آ جائیں گی
صحیح فرمایا وہی ہے نا آن لائن کا تو مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ وقت اور مشقت دونوں کی بچت ہو جاتی کوئی مشقت بھی نہیں کرنی پڑ
ہاں جی جی جی اور نق نقصانات تو یہ ہیں کہ اس میں تو چیز اچھی لگ گی لیکن جب آپ اصل میں اس کی مٹیریل کوالٹی مختلف ہوں گی تو جو ہے اس اس میں ہم کو مطلب اس میں اچھا لگے گا جب جب ملے گی تب اس میں الگ ہی وہ دکھے گا اس لیے تھوڑا سا ہم آن لائن سے بچتے ہیں شاپنگ کرنے سے جی ہاں اور آن لائن میں یہ ہے کہ دکان
آن لائن ہاں آن لائن میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بازار میں ایک ہی چیز کی جو مختلف قیمتوں کا مقابلہ کرنا بے حد آ سان ہو جاتا ہے ہےنا مطلب قیمتوں کا ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ان کے پرائز کو ہے نا قیمتوں کا جو مقابلہ کرنا مطلب وہ آسان ہو جاتا ہے ایک طرح سے ہے نا اپنی بجٹ کے حساب سے ضرورت کے اور پسند کے حساب
سے ہاں
بہتر چیز کا مطلب انتخاب کر سک
جی جی جی جی ہاں اب آن لائن بھی یہ ہے کہ دیکھے نا اب سب چیز تو مہیا ہونے لگی کھانے سے پینے سے کپڑے ہاں مطلب ہر گھر گھر گرہستی کا بھی جتنا بھی یہ سامان ہم لوگ کو ضرورت ضرورت بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہم لوگ کو مل آسانی سے مطلب گھر بیٹھے مل رہ ہی ہے
ہوں اور پھر دیکھو اس میں ہاں میں دکانوں میں جو رعایت ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ کیش بیک وغیرہ جو آن لائن دکانوں میں مل تے ہیں ہم نا ہمیں جب دیکھتے ہیں ہم کیش بیک بھی مل جاتا ہے ہے نا خصوصی پیشکشیں بھی مل تی ہے وہاں پہ جس سے مطلب ہمیں بھی مالی ہی فائدہ پہنچ جاتا ہے نا گراہک کو بھی ما مالی فائدہ ہو جاتا ہے اس کا پیسے کی بچت ہو جاتی ہے
ہاں ا م ار اور اس میں آن لائن میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سامان آپ نے منگایا مان لیجیے نہیں پسند آیا تو اس کو ہم ریٹرن بھی کر سک تے ہیں رٹرن پالیسی بھی رہتی ہے نا ریٹرن کر دیا اد دکانوں میں اگر آپ ایک بار سامان لے کے آئیے اور پھر واپس جب کرنے جائیں گی تو دکاندار کا منہ ایسا بن جائے گا ا وہ جلدی ہے نا جلدی چینج نہیں کرتے ہیں
ہوں روبرو وہی ہے نا کچھ واپس کرنا ہے وہ ازلی واپس ہواتا ہے شرمندگی بھی نہیں تی ہے اور ہمیں ان کے روب رو بھی نہیں ہونا پڑتا نا روبرو بھی نہیں ہونا پڑتا ہمیں اس بندے کے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے یہ سر جی یہ سب چیزیں تو کھانے پینے کی بھی چیزیں دیکھیے مان لیجے کوئی اچانک مہمان آ گئے ہاں ا اطلاع کوئی کچھ مہمان سے بنا اطلاع کیے آ جاتے ہیں ہاں تو نہیں اطلاع کر پائے تو یہ ہے کہ آپ آن لائن ہے نا آن لائن آپ نہیں کچھ بنا پائی تو بھائی بازار سے آن لائن منگا لیا ہاں مہمانوں کو تو ترنت سرو کر دیا مہمانوں کا آپ استقبال کر لیے اچھے سے ہاں اور نہیں تو اگر آن لائن والے پہلے نہیں تھی نا یہ سب سویدھائیں کہاں تھی تو کتنے لوگوں کو ما ہے نا مشقت کرنی پڑتی تھی اور کوئی آ رہا ہے تو مہمان آ رہے ہے تو چار دن پہلے سے تیاریاں چلتی تھی لوگوں کے یہاں اس کے بعد پھر نئے مہمانوں کو اس میں لگے رہو اب آج کل یہ ہے کہ آپ مان لیجیے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ناساز ہے تو آپ آن لائن منگا لیجے کچھ فنکشن کرنا ہے ہاں تو آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ہاں تو سب آپ کو گھر بیٹھے آسانی سے سب
بس بس تھوڑا یہی ہو جاتا نا کہ جو آن لائن یہ جو ہم شاپنگ کرتے ہیں اس میں جو آن لائن دھوکا دڑی جال سازی کئی جالی ویب سائٹس ہو ہیں نا مالی فریب ہو جاتا ہے یا پھر سائبر جرائم
سائبر کرائم جی جی ہاں یہ تو ہے کچھ کچھ منافے ہیں ہاں تو کچھ نقص تنانو کچھ نقصانات بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان کو مطلب سترک رہنا چاہیے
ہاں وہی ہے نا کہ جب آن لائن خریداری کرو خرید فروخت کرو آن لائن تو مطلب بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے ہے نا ہوں
نہیں چاہیے مطلب سوچ سوچ سمجھ کے مطلب اس میں کتے دیکھے نا مو موبائل میں کنے وہ میسج آتے رہتے ہیں کہیں یہ یہ کمپنی کے کہیں وہ کمپنی کے ویب سائٹس ویب سائٹ کی جی جی ہاں لیکن ہم لوگ کو وہ بھی ڈر لگا رہتا ہے موبائل اب دیکھیے بڑوں کے ہاتھ میں تو رہتا نہیں بچے بھی لیے رہتے ہیں ہے نا بچے اب نہیں بچے لیے رہتے ہیں بچے آج کل بنا موبائل کے کھانا نہیں
نہیں بچ اس سے بچنے کا تو مطلب میں نے میرے جو چھوٹے نواب ہیں وہ بھی کہیں کہیں کلک کر دیتے ہیں تو اس سے بچنے کا بچے کو کیا بتاتا ہے یہ گیم ڈاؤن لوڈ کرو وہ کرو تو میں نے تو مطلب یہی ایک ذریعہ ڈھونڈا ہے کہ اس کے لیے میں تو مطلب یہی ہاتھ برتتی ہوں کہ میں میں نے اپنے جو ہے گوگل پے وغیرہ اس پہ پاسورڈ وغیرہ لگائے ہوئے اسٹرانگ تو وہ نہیں کھول پاتے بچے ہوں
ہاں تو وہ کرنا ہی پ پڑے گا نا وہ اتے بچے دن بھر تو موبائل ہی رہتے ہیں اب وہ آپ کتنے ٹائم تک بچوں کو دیکھے رہو گے موبائل دے کے آپ بھی اپنا کام کام کام میں آپ اپنے مصروف ہو گئے اب بچے موبائل چلا رہا ہے موبائل چلاتے چلاتے ہاں کچھ اس میں میس یج آیا مان لیجیے کچھ بچا بٹن ہی دبا دیا اور صرف ٹچ بس تو کرنا ہے اس میں باقی تو کچھ کرنا نہیں ہے
صحیح فرمایا آپ نے وہی ہے نا کہ یہ جو دونوں آن لائن آف لائن یہ دونوں طرح کی خریدو ہوتی اپنی اہمیت کیا ہے نا اپنے فائدے ہیں اپنے نقصانات ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں اپنے ہمیں احتیط برتنی ہوگی نا اس کے لیے
چلا ہے نا تو یہ لوکل جو دکان والے ہیں نا ان کا بھی روزگار جو ہے کم ہو گیا ہے پہلے کی بہ نسبت جی جی یہ سب ہے نا اب ا جا رہے ہیں لوگ دیکھیے صبح سے جا رہے ہیں دکان اپنا کھول رہے ہیں لیکن اتنے زیادہ اتنے زیادہ گراہک
بڑے مایوس بیٹھے ہوتے دکانوں والے میں نے دیکھا آنکل خالی بیٹھے ہوتے بڑے مایوس سے بی ٹھے ہوتے ہیں وہ چلو ہم لوگ ان کا بھی دھیان کرنا چاہیے ان ہم لوگوں کو ہے نا
جی وہی ہاں تو وہی ہے نا کہ آن لائن بھی خریدو آف لائن بھی خریدو بہت اور کچھ لوگ تو اتنے زیادہ آن لائن میں اتنے زیادہ وہ ہے کہ وہ سب چیزیں آن لائن منگاتے ہیں مطلب کچھ باہر نکلنے نہیں پسند کرتے تھوڑا نکلو بھی تھوڑا باہر باہر کا بھی بازار دیکھ
اب بات چیت تھوڑی گفتگو ہوتی ہے اپنے دوستوں سے ہے نا عزیزوں سے تھوڑی گفت تو ہو جاتی ہے نا ملتے ہیں وہاں پہ ہمم چلو بہت اچ ھا لگا آپ سے بات کر کے تو انشاء اللہ پھر سے بات کریں گے کبھی روبرو ہوں گے تو اس ٹاپک بات کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی ہاں اللہ حافظ